تئی کون
وعلیکم ہاں جی باز آ رہی ہے ہاں جی اللہ کر برابر اللہ کا شکرے
چلو جی ٹھیک ہے اور سنیں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
جی اللہ کا
چائے پی لی آپ نے
چائے چائے ساب اتنی تو گرمی پڑ رہی ہے اتنی تو گرمی پڑ رہی ہے ایسی گرمی میں کون چائے پی گا
چلو ٹھیک ہے ہاں لیکن جس کو لت ہوگی چائے کی تو وہ تو پیتا ہے
ہاں بالکل ضرور درست رہو ہیں کیونکہ دیکھو میں نہا چائے چھوڑ دی ہے کیونکہ زیادہ ہی گرمی پڑ رہی ہے تو میرے سے برداشت نہیں ہو رہی تھی وہ اور میری امی بہت پیتی اچانک کیونکہ یہ ٹائم اننٹر چائے کا رہتا
ہاں گرمی کتنی بھی ہو میں تو پیتا ہوں جب کسی دن موڑ نہ آئے تو اس دن چھو دیتاوں ورہ میں ایے پیتا ہوں ایک دن
ہاں بالکل ویسے صبح میں پی لو یا دوپہر میں پی لو پی نہیں تو ہے ہی انسان کو
ہاں ہم تو دن میں تین بار پیتے ہیں
اصل میں یہ ہے نا ایک چائے پی لت ہے نشہ نشہ جیسے بول چائے بھی ایک نشہ ہے
ہاں بے شک
دیکھو کیونکہ اگر جس کو چائے نہیں ملتی نا اس کا سر میں درد ہو جاتا ہے
ہاں وہ تو ہے ہم تو صبح اٹھنے کے وقت پہلے میں ان جب بھی تھے دس بجے لفٹن چائے پی لیتے ہیں پھر ابھی چار بجے پھر نون چائے پیتے ہیں
نون چائے کیسی رہتی ہے
اپ نہیں پی
نہیں میں نے تو سنا ہی نہیں ہے نون چائے
ہاں ہمارے ہاں تو سب سے اچھی چاے اسی اسی کہا جاتا ہے ہمارے جو بوڑھے بزرگ ہیں نا
ہاں
میں ابھی اتنا نہیں پیتے ہیں پچھلے زمانے میں ہمارے جو بوڑھے بزرگ ہیں وہ پانچ پانچ چھ چھ کاپ پی لیتے تھے
نون چائے
ہاں اس سے ایک تو سر میں درد ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس سے معیادہ بھی ٹھیک رہتا ہے تو انسان اچھا رہتا ہے
چاہے مجھے بتاؤ گے اپ کیسی رہتی ہے کیسے بنتی ہے
ہاں کیوں نہیں بتاؤں گا دیکھیں پہلے جیسے لپٹن چائے کے لیے ہوتے ہیں نا وہ دانی کیا بولتے ہیں اسے
چائے کا تو وہ رہتا ہے چائے پتی
ویسے ہی نون چائی کے اس میں ہوتے ہیں جیسے اسی میں پانی میں رکھنا انہیں پانی میں ایک دو گھنٹے کے لیے رکھنا ہوتا ہے تو اس سے وہ رنگ نکل جاتا ہے اس کا
پتو کا
ہاں وہ پتے بھی ساتھ رکھنی ہوتی اور وہ جو اس کا پانی ہوتا ہے نا
ہاں ہاں
وہ بھی رکھنا ہوتا ہے پھر اس کو وہ بہت سارا بنا ہوا تھا لیکن لگ بھگ ایک دو لیٹر بنا لیتے ہیں صبح سویرے یہ شام کو ہی
اچھا صاحب اچھا اصل میں اس نے پہلے ہی بنانا پڑتا ہے
ہاں وہ پہلے ہی بنانا ہوتا ہے پھر اسی میں تھوڑا دود لگانا پڑتا ہے اور نمک ڈالنا پڑتا ہے تو وہ بن جاتی ہے پنک ہوجاتا ہے پھر
تو مطلب ہے نا جو یہ دانے والی پتی آتی ہے چائے کے لیے نہیں ڈالتے آپ
وہ لپٹن والی نہیں ڈالتے اس کے لیے دوسری چایے آتی ہے وہ لپٹن سے زیادی مہنگی ہوتی ہے
اصل میں مجھے اس کے بارے میں جان کاری نہیں ہے نا تو جو ہمارے یہاں بنتی ہے تو جیسے جیسے بکتی ہے چائے بازار میں بھی اور بھی ہم تو وہ والی بناتے ہیں
ہاں وہ تو ہے ہمارے یہاں تو دو چار قسمیں کی جائے اور ہوتا ہے کہوہ ہمارے پاس
اچھا کہوا تو میں ہاں کہا وہ تو میں نے پیا ہے اور کہا ہوا جو کشمیری کہوا ہوتا ہے اصل میں میرا دیور گھومنے گیا تھا وہ لے کے آیا وہاں سے کہوا ایک تو پسا ہوا اور ایک ہے نا جو ثابت انگریڈینٹ ہے ہے نا
ہاں ہاں
وہ ہاں
ہاں وہ بھی اچھا رہتا ہے وہ بنا بنا دودھ کے بھی بن جاتا تا ہے بنا دودھ کے ہی وہ بن جاتا ہے اچھا
اصل میں میں نے ابھی بنایا تو نہیں ہے پت نہیں کیسا ٹیسٹ ہوگا اس کا ہے تو اس میں بہت ساری چیز ہے کہوا میں
ہاں اس سے زکام ہوتا ہے یا کھانسی میں جو ہوتا ہے نا لگتا ہے کہ ایسے گلی میں کچھ کھچ کچ ہو رہی ہے تو اس سے سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے
کہا وی سے
ہاں ہاں
اچھا کیونکہ مجھے پتا نہیں تو مجھے ابھی زکام ہو کے ختم ہوا ہے
جب یہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں نا ہمارے یہاں سردیوں کے موسم میں تو انسان بیمار زیادہ پڑ جاتا ہے زکام زیادہ ہوتا ہے تو ہم ان دنوں وہی زیادہ پی دے گا بھائی اور دودھ ہی بچ جاتا ہے
جم کاشمیر ہاں یہ تو ہے مگر وہ اچھا لگتا ہوگا بغیر دودھ کے
ہاں وہ دودھ سے وہ تو لپن جیسے بڑا اچھا بن جاتا ہے
اچھا ٹیسٹ اس کا بہت اچھا ہوگا شاید
یہ ہوگئی الائچی ہو گئی وہ کالی الائچی ایک تو نیلی الائچی اور بھی اور بھی د چیزیں جاننی پڑتی ہے تو اور وہ بھی
نیلی الائچی نہیں رہتی ہے ہری الائچی رہتی ہے
ہاں وہ بھی
نہیں ہاری الائچی رہتی ہے ن ہاں ہاں بہت ساری چیز اس میں جیسے دال چینی ہو گئی گلاب کے پتے ہیں
ہاں کیسر ہو گیا سب سے ج میں کیسر ڈالا ہوتا ہے وہ زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے
ہاں
کیصر سے اس کا رنگ اچھا ہو جاتا ہے پھر
ہاں تو ایک تو میں نے سنا تھا کہ کہاوا ڈرائی فروٹ کا بھی ہوتا ہے
ہاں وہ تو پھر خود پہ ہے اگرزتے ہیں چاہے وہ یخمی ہو گئی یا کوئی کھانے کی چیز ہو گئی جتنا ہم اس میں خرچہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کوئی امیر ہے تو وہ تو ایسے نہیں پیے گا کہ ب وہ تو کچھ ڈرائی فروٹ کوئی ہنی بھی ڈالتا ہے کوئی اور چیزیں بھی ڈالتا ہے جس سے اس کا مزہ بڑھ جاتا ہے
اچھا
ہاں ڈرائی فروٹ سے اس کا مزہ اورور جو ہو جاتا ہے
جی جی ہاں جی بالکل ڈرائی فروٹ تو دیکھو مالدا کی نشانی سمجھو ایک
ہاں وہ تو ہے اس اس کے لیے تو پیسے ہی چاہیے آپ کو تو پتا ہوگا کہ ہاں اس سے اتنی مہنگائی ہے
ہاں جی جی بالکل اتنی مہنگائی ہو رہی ہے بہت ہی زیادہ کیونکہ غریب انسان تو بچارا دیکھ دیکھ کے ہی اور سوچ سوچ کے ہی رہ جائے گا
ہاں ہمارے یہاں تو میری حساب سے غریب کے لیے تو ایاا ہوا وہ مسالے مسالے بھی ایکاتھ آے ہیں اس میں سارے مسالے ملے ہوتے ہیں پھر کھالی وہ ڈالنا پڑتا ہے اور پانی ڈالنا پڑتا ہے اور اوپر سے چینی ڈال وہ بن جاتا ہے پھر
ہاں کیونکہ میں نےا بس یہ زیادہ تر کشمیر میں ہی جیسے کوئی ریل دیکھتے ہیں کشمیر کوئی جاتا ہے تو میں نے بہت سنا ہے کہ کہاو اچھا رہتا ہے
ہاں ہمارے یہاں بیچا جاتا ہے سو روپے کا لیکن وہ میرے حساب سے مہنگا بیچتے ہیں
اچھا آپ کے یہاں پہ پیدا ہوتا ہے
ہاں مطلب پیدا مطلب کیا ہوتا ہے
جیسے کہا ہوا کہ ساری چیزیں ہوتی ہے یا کی سر
نہیں کیسر تو یہی سے آتا ہے لیکن باقی چیزیں تو باہر سے آتی پتا نہیں یہاں سے خالی کیسر ہی آتا ہے یا اور کچھ بھی آتا ہے دالچنیی تو وہ باہر کے پیڑے ن جن کی چھلکی اتاری جاتی وہ تو یہاں پہ نہیں لگا
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں دالچی ہاں یہاں نہیں لگتی وہ باہر کی ہے
تو باہر کی دال چینی ہے اور دیکھو کیسر بھی بہت مہنگا ہے اس ٹائم وہ بھی کوئی نہیں لے سکتا اصل میں میں نے یہ سنا تھا کہ ایک کیسر کیسر بھی بہت مہنگا ہے وہ نکلی بھی بنا رہے ہیں کیسر کو
ہاں نکلی تو زیادہ بڑ رہا ہے یہاں پہ تو اسکیم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ لیکن اب جو اچھا ہے جو ایماندار ہے جسے مرنے کا خوف ہے خدا کا خوف ہے یہ آثرت پہ بھروسہ ہے وہ تو یہ نہیں کرے گا
جی جی
ہ اب اگر کوئی باہر سے آ رہا ہے ہاں کیسر کے باغان ہوتے ہیں یہاں پہ وہ ان کے پتے ہوتے ہیں نا جیسے پھول ہو گیا انیں میں جیسے پتے جیسے لگتے ہیں
ہاں
تو
وہ تو میں نے دیکھی ہے ویڈیو میں
ہاں وہی لگتا ہے وہ کم از کم میرے حساب سے دو ڈھائی لاکھ ہو جاتا ہے ایک کے جی کا
ماشاء اللہ مگر اس میں محنت بھی تو بہت ہے
اس میں بہت محنت لگتی ہے وہ بڑے سارے پلاٹ کا تھوڑا سا آتا ہے اس کے لیے بہت زمینیں ہونی چاہیے اور وہ بھی ہماری کشمیر میں ساری جگ پ لگتا ہے وہ تو خالی پاپور میں لگتا ہے
اچھا
کئی کئی جگہ لگتا ہے ویسے ہر جگہ تو نہیں لگتا اب اس کا ایک ہی اڈا ہے جہاں پہ سارے وہی بیج ہے وہ سری نگر کے پاس ہی ایک وہیں پہ لگتا ہے زیادہ وہاں پہ اس کے کھیت بہت سارے ہیں وہ ہوے پ ہی ہے
اچھا
جو آنے والے ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ وہی سے رہتے ہیں وہاں پہ بہت دکانیں میرے سب سے وہ خالی مار کے ان یہ سب بیچنے والوں کی ہے کیسر بیجنے والوں گ کی اور ریسٹورینٹ والوں گی
اچھا
ہاں
مجھے آج سے جانکاری اتنی ملی ہے ماشاء اللہ سے بہت ہی زیادہ پھر بات کریں گے اللہ حافظ
چلو جی بے شک اللہ حافظ